السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکات بھائ جان
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی ٹھیک ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر بھائی جا آب بتاؤ آپ ٹھیک ہو گھر پہ امی ابو بھائی بہن
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ اللہ کا شکر بھائی سب ٹھیک ہے
اچھا کیا کر رہے ہو
کچھ بھی بھائی دادا کے ساتھ آئے تھا کھیت میں سے آ تھا بھی
ہاں اچھا ٹھیک ٹھیک کیا کیا کر رہے تھے آپ کھیت پہ
بس وہی کرتے بھائی جان فصل اگاتے اور کیا کرتے ہیں کھیت کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بھی کھیتی کتنی مشکل مشکل سے ہوتی ہے کھیتی میں کیا کیا ہوتا ہے
ہاں بھائی کھیتی تو مشکل ہے لیکن زندہ رہنے کے لیے یہ سب چیزیں کرنی پڑتی
جی جی بھای جان آپ بالکل سی برم
یہ جو زراعت ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور کسی بھی ملک کی معاشیات کا اہم حصہ ہوتا ہے
ماشاء اللہ سے صحیح فرمائے بھائی جان اپ نے
جیسے کہ آپ کو جی بھائی جان سب صحی بات کہ ہے آپ بالکل جیسے کہ آپ کو پتا ہے اپنے رجستھان میں چتر پل کے حساب سے اپنے بارت کا سب سے بڑا راجی ہے ٹھیک ہے
ہاں
بھارت کا سب سے بڑا رجیہ ہے اپنا راستھان ہے کیونک یہاں سے باسٹ پرسینٹ آبادی تو کی یہاں پہ
ہاں
ہم رجستھان والے بھائی جان
ہاں پھر تو پھر تو کاف پھر تو کافی زیادہ جان کاری ہوگی آپ کو کھیتوں کے بارے میں ہے نا
بس جی بھائی جان اللہ کرم میں جو اپنے کو جانکاری بھی ہے اور ہم کھ کھیتی کھیتی بای بھی کرتا ہے بائی گ
اچھا ٹھیک ٹھیک ہے اچھا کیا اگاتے ہو آپ کھیت میں آج کل
جیسے بھائی ج بہت ساری چیزیں جیسے گیہوں ہوگی مکا ہو گیا باجرا ہو گیا بہت ساری چیزیں ویسے ہیں جوہار ہو گیا اورورد ہو گئی سویابین ہو گیا سرسوں ہو گئی مونگفلیا ہو گئی دلی ہو گئی بھ جان بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جیسے ان کو ہم ان کے تین پرمکھ فصل چکر ہوتے ہیں بھائی جان
اچھا ٹھیک
جن میں سے ایک کا نام ہے خریف یعنی کہ مانسون میں ہوتی ہے
ہاں
خریف کی پسلو ٹھیک ہے ایک ہوتی روی کی پسلو جو ہوتی بان سردیوں میں وہ ایک ہوتی جائید کی فصل جوتی گرمی میں جیسے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہ میں ان تینوں کے بارے میں فصل کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں سب سے اس پہلے ہم بات کرتے ہیں خریف کی فصل کی ٹھیک ہے
ہاں اچھا ٹھیک ہو بتا ہے اس کے بارے میں آپ
خرید خرید کی فصل میں بائی جان جیسے کہ ہم اگاتے جیسے کہ مکا ہو گیا ٹھیک ہے باجرا ہو گیا جوار ہو گیا مونگ ہو گیا
اچھا یہ بس آپ خود کے لیے گواتے ہو بھائی یا مطلب بیچتے بیچتے بھی ہو پھر
نہیں بھائی جان دیکھو سب سے پہلے تو اپنے لیے ہے کہ ہم ہم بھی تو کسان لوگ ہیں ہمیں بھی اپنا پیٹ بھرنا ہوتا
ہاں بالکل
پہلے تھوڑا بہت ہم اپنے لیے رکھتے ہیں بقی ہم بیچ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جس میں بھائی جان جو فس ہوتے نا پشچم ٹ میں آپ کو بتا اس میں ہوتا ہے جس کہ باجرا مکا جوار مونگ اور موٹا گور یعنی گوار یہ پیا اڑ دگے بھائی اور آپ کو ایک اور بتاتتاا ہوں میں جیسے کہ آپ کو میں تین فصلیں ہوتی ہے مین فسل ٹھیک ہے ج میں دوسری ہے اذبی کی فتل جس میں ہم اگا تو جیسے کہ گیہوں ہو گئے
ہاں بھائی
نا ہو چنا ہو گیا بھائی جان جو ہو گئی اور جیسے سر سو ہے آپ کو پت ہے سر تو سر سر سوج اس سے تیل بھی نکلتا ہے
ن مری
جی بھائی جان آپ نے بالکل سفرم جی بھائی جان کیونکہ رجستھان میں سب سے زیادہ بجرا اور فرسوں کا اتپادن ہوتا ہے یعنی سب سے زیادہ یہی چیز اگائی جاتی ہے ہمارے راستھان میں
اچھا ٹھیک ٹھیک آپ آپ خود اگاتے ہو یا مطلب
گڈور کیا بجن آواز نہیں آ رہی بجان آپ کی
میں بول رہا ہوں کہ آپ کی کتنی بڑی کھیت ہے مطلب کتنا نکلتا ہے کتنا نکلتا ہے سرسوں
یہ بائی شکر ہے اللہ کا کہ ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے اور ہم کسی اور کو بھی د رہے بھائی جان اللہ ہی دینے والا ہے سب کا مالک ایک ہے میرا مولا اور ہم اوروں کو بھی دے رہے بھائی جان
اچھا جی ہاں اور لوگ سے جو اس سرسوں کا اور کیا نکلتا ہے اس کو تیل نکلتا ہے اور نکلتا ہے نا شاید
جی بھائی جان سرسوں کا تیل نکلتا ہے جیسے کہ اس میں بہت ساری چیزیں بھی ہے جیسے اس میں اگانے میں جسے کواد ڈلتی ہے پانی پانی کی پانی ڈلتا ہے ب میں پانی بہت پیتا ہے یہ اس لیے ہمیں اپنے کھیتوں میں بورنگ بھی لگانی پڑتی ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹی موٹر سے کام چلانے کا تو کام نہیں ہے اس میں
ہاں بالکل
اس میں بڑی موٹر لگتی ہے وہ بھی انجن والی
ہاں ٹھیک
جو انجن میں چلتا ہے ڈیزل تو پہل اس کے اندر ڈیزل ڈالیں گے اس کے بد انجن چلائیں گے پھر موٹر چلیں گی اس کے بعد جو پائپ ہوگا نا ہمارا اس کو ہم کھیتوں تک لے کے جائے گے اس کے بعد کھیت تک لے کے جائیں گے اس کے بعد کھیت کو پانی پلائیں گے بھائییا
کافی محنت لگتی ہوگی اس میں
بہت محنت لگتی ہے بھائی جان اس میں بہت محنت جیسے کہ ہم میں سب سے زیادہ ابھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کھیتوں میں سب زیادہ چیز پائی جاتی ہے جیسے کہ بھی گائے ہو گئی بھینس ہو گئی بکری ہو گئی ہم یہ بھی ذرا پات گیا
اچھا ٹھیک ٹھیک
کیک بائے جان پرائی بس بکری ان کا کیا ہم دودھ نکالتے ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا وہ بھی وہ بھی آپ اسی پہ پالتے ہیں نا
جی بھائی جان ان کا دودھ نکالتے ہم ہم خود بھی پیتے ہیں اور ہم ان کو بیچتے بھی ہیں تاکہ کہ ہمیں بھی تھوڑا منافع ہو تھڑی یہ جیسے کہ دیش سینا گائے ہے تو یہ ہماری کھیتی میں ہمارا ساتھ دیتی ہے
اچھا ٹھیک بھ اچھا اپ بھ آپ مجھے یہ بتائیے جو آج کل وہاں کا موسم ہے راجستھان میں کیا اس کی وجہ سے کوئی مطلب اثر ہوتا ہے اس میں مطلب آپ کے جو اگاتے ہو آپ اس پہ
جی بھائی جان بہت اثر ہوتا ہے بھائی جان کبھی کبھی بارش کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی بارش آ جاتی تو ہماری ساری فصلیں خراب ہو ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے بھائی جان
ا ٹھیک ٹھیک اچھا آپ اس میں جو یہ مطلب آپ آپ نے بولا ابھی کہ ہم گھر پہ ہی بھیڑ پالتے ہیں وہ باقی سب چیزیں تو ا آپ وہی مطلب جو وہ مطلب جاتے ہیں نا وہ کھاد واد اب اس کے بدلے وہی ڈالتے ہوں گے پھر ان کا وہ وہ کیا بولتے اس کو
کیمیکل ٹائپ میں آتا ہے بھائی
ہاں ہاں
تو جی تو بائی جان کیا ہم کیمیکل یوز نہیں کرتے ہم جیسے کہ گائے کا گوبر ہوتا ہے نا اس کا کھاد بنا کے اس کو یوز کرتا کیونکہ کیمیکل تو آپ کو پتا ہے بھی ہر جگہ آ رہا ہے ج سے انسان بیمار ہوتا ہے سم کیایہ گائے کا گوبر ہے نا اس کا کھاد بنا کے اس کو ڈال د ہیں ہم کھیتوں میں ابھی جیسے ہم اپنے کھیتوں میں ہری سبزیاں بھی اگاتے ہیں جیسے پھل بھی اگاتے جیس سے ہو گیا دیکھو آپ دیکھ لو پپیتا ہو گئے نیمبو ہو گئے آم ہو گئے کیلے ہو گئے اور ایک بہت ساری چیزیں ہیں بھائی جان اگانے کے لیےیک ہم کھیتوں بھی اگاتے ہیں اب جو سبزی کی رہی بات کو جس سے پالک ہو گیا لوکی ہو گئی آلو بھنڈی گوبھی ٹماٹر مٹر بہت ساریےد چزیں بھائی جانگانے کے لیے ہم اس کت میں اگاتے ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا آپ مجھے یہ بتائے جو حکومت ہے تو اس کی طرف سے کچھ مطلب آپ کو مدد ملتی ہے یا بس آپ خود ہی کرتے ہو
بھائی جان ہم خود ہی کرتے ہیں
اچا ٹھیک ٹھیک
ہم خود ہی اپنا کام کرتے بھ جان
اچا ٹھیک ہاں کسان بہت محنتی ہوتے ہیں مطلب وہ گرمی سردی جب بارش میں محنت کرتے ہیں فصلیں اگاتے ہیں آپ لوگوں کی کی وجہ سے ہمیں روزانہ غذا میسر ہوتا ہے
جی بھائی جان آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہم کسان لوگ بھائی جن ہمیں راتوں کو اٹوٹ کے کھیتوں میں جانا پڑتا ہے کہ تاکہ کوئی جانور جنگلی جانور نہ جائے کھیتوں میں فصلیں خراب نہ کر د ہمیں راتوں میں کم سے کم تین بار اٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے کبھی کبھی چار بار بار اس کے دیکھنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ یہ سمجھ لو کہ ہم پوری رات ہی جاگ رہتے پوری رات ہی
ہاں بہت محنت لگتی ہوگی اس میں
بہت محنت کرتی بھائی جان ہم کبھی کبھی تو ہم یہ مان لیجے کھیتوں کے بیچ میں ہمیں سونا پڑتا ہے تاکہ کوئی جانور نہ آ جائے جے اب اتنا رسک لے کے ہم اپنی کھیتی کو اگاتے ہیں بھائی
ہاں مجھے لگتا ہے ہمیں آج آج کل کی جو یہ مطلب بچے ہیں ان کو بھی مطلب ان کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے کہ کھیت ہمارے لیے کتنے اہم ہیں ہمیں ان کو بھی سکھانا چاہیے یہ تھی کیسے کرنی ہوتی ہے نا
جی بھائی ضرور سکھانا چاہیے نا ابھی آپ آپ کو معلوم ہے ابھی جو سرکاری پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہیں نا وہ بھی ان کے ٹیچر ان کو ہمارے کھیت میں لے کے آئے تھے ایک بار بیٹا تم دیکھو کھیتی ایسے ہوتی ہے تو انہوں نے بچوں نے بھی ہم سے پوچھا تھا کہ بھیا ہم تھوڑا کام کریں گے میں آپ بتاؤ میں نے کہا یہاں سے پودے ہٹا کے پودے یہاں پہ لگانے آپ کو تو انہوں نے کیا کیا ود ایکسٹرا لے کے آئے تھے پہلے تو انہوں نے پہلے ریت نکالی گڈھا کیا پھر اس کے اندر پودا ڈالا تو کہتے بھیا کیا کریں میں نے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا پائن آلو
ہاں ہاں بالکل ان کو سکھانا چاہیے کہ آگے مطلب تبھی یہ آگے بڑھ سکتا ہے یہ ہمارا جوئی کھیتی باڑی کا کام ہے ورنہ جو یہ بچے ہیں بھول جائیں گے اس چیز کو
ا کیونکہ بھیا نا آپ کو پتا ہے کہ جو اپن پیڑ پودے اگاتے ہیں اس کی کیا آکسیجن ملتا ہے اپنے کو
ہاں ہ بالکل اچھا چند بھائی کیا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بہت ساری جانکاری ملی ہم کو
سبحان اللہ بائی ج آ سے بات کر مجھے میرے دل کو بہت سکون ملا بہت اچھا لا آپ سے مل کے کیا آ نے میرے بارے میں اپنے ہمارے کھیت کے بارے میں پوچھام سے تو بھائی جان آپ بھی اپنے جو پریوار والے ہیں ان کو بھی بتائیے کھیتوں کے بارے میں
ہاں ہاں جی ضرور بھائی ضرور
آپ سے بات کر کے اچھا لگا ان شا اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات تو خد حافظ گ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ